وعلیکم ٹھیک ہو
لکھلو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیا بول رہے تھے
وہ ہم کچھ میں یہی بول رہی تھی کہ کیا بول رہی تھی وہ مجھے بھول گیا
ہم کیا بات کر رہے تھے میں کچھ بول رہا ہاں اسی ٹاسک کا بول رہی تھی میں یہی میں نے کہا آپ نے آئی ڈی بنائی کہ نہیں
ہاں میں نے آئی ڈی بنائی پھر فیصل نے وہ ویڈیو دیکھا تو کیا اس نے بولا کرو اب تم کیا کچھ زیا نے بھی کیا گوگی دیدی کو مطلب گوگی دیدی کے فون پر گوگی دیدی ہے وہ اس نے ضیا نے شفیق دیدی نے بھی کچھ ای میل بنائی تھی کچھ آئی ڈی پتہ نہیں میں پھر گھر آئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس نے پھر پھر کیا کیا ہاں یہی لیکن یہ ٹرانسکرپشن نہیں ہے دوسرا پروجیکٹ ہے کچھ
وہ انگلش لینگو انگلش سینٹنس آئے گا انگلش سینٹنس آئے گا اس کو ریڈ کرنا ہے ریکارڈ
ا ریڈ کرنا ہے پھر سبمٹ کرنا ہے ہاں یہ وہی ہے پھر آ فیصل نے بولا کہ میں نہیں کروں گا فیصل نے بولا نہ میں کاریا کروں گا نا میں وہ کروں گا یہ خشک کھیت ہے میں کیا بولوں پھر میں نے بولا نہیں یہ خشک کہتے ہیں مجھے مجھے نہیں لگا خشک
نہیں اس میں کیا ہے بیٹھ کے بول رہا ہے
یہ کرتا ہے کچھ چھوٹا موٹا بزنس تو کرنے دو موبائل کا
اچھا ٹھیک بزنس میں یہاں
اب کیا کر سکتے ہیں
ہوں نہ
کلیئیر آ رہی ہے بات
اس نے اپنا بزنس آپ
نہیں ابھی ایسے ہی ہیں تو گریجویشن بھی کی نا اس کو اس کو اب آئے گا مارکس کارڈ اس نے دیا ایگزام بھی یہ پڑھتا بھی ہے لیکن یہ پڑھ تاتھا اچھا تو آپ اگر بزنس کیا کر سکتے ہیں انسان کیا کر سکتا ہے جو
ارے آج کچھ نہیں آج بزنس ہی ہے بزنس ہی ہے سب
اور کیا دانش نے کیا کچھ پھر دکان ڈالا
ہاں دکان ڈالا ابھی اس کو کام کام کرنا ہے
اچھا ٹ ٹھیک سو نہ اچھا سو نئی
دکان ٹھیک
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ وہ اچھا ٹھیک سٹ ینگ واٹینگ کرنی ہے اس کو ٹھیک ہے مجھے ا یہ بیس مارک کا بھی نمبر دینا ٹھیک ہے
ہاں اس کے ساتھ بھی کرو اس کو ہوتا ہے ما ماہی نے ماہی نے رسیو کیا ہے اس کے کالس
اچھا ٹھیک
ہاں ماہی نے کیا ہے بولا اس کو یہاں سے نہیں جاتا ہے لیکن وا یہاں تم کر سکتی ہو اس کو فون
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے آج ہی لیکن مجھے فیصل نے کچھ کیا ٹھیک و کچھ کیا اس نے تو یہ ٹھیک ورنہ کہاں مجھے ٹھیک ہوتا تھا میں صرف ٹرائی کرتی پندرہ دن ہوے مجھے
ہوں اس کو کچھ ہوتا ہو کہاں اور باقی اور کون کون کرتا ہے وہاں سے کوئی کرتا ہے ہے نہ اس میں ہے نا لڑکے بھی تو لڑکے اگر عمیر کے سا بات کریں گے
میں نے ک میں نے صرف لڑکی میں میں نے صرف لڑکیوں سے لیکن لڑ
میں نے لڑکیوں سے بات کی خالی
یہ کہاں لڑکے سے کر سکتے اتنے لڑکے نہیں ہیں لڑکیاں ہی زیادہ ہیں
اچھا اس میں لڑکی مجھے نہیں پتا ہے لیکن جب ا ای میل بنایا نا تب میں نے دیکھا مطلب اس میں لڑکے
عمیر کی کزن ہو آپ آپ کر سکتی ہو میں بھی کر سکتی ہوں عمیر کے ساتھ اس میں بھی آئمن دیدی نے بولا عمیر کو کہ کرو ان کے ساتھ ایک کر سکتے ہیں لیکن دوسرے دوسرے لڑکوں کے ساتھ نہیں سختی مت
ہم کریں گے پانچ پانچ آئسم کے ساتھ کرے گا پانچ آپ کے ساتھ کرے گا پھر باقی باقی کس کے ساتھ آئمن کے ساتھ پانچ کر سکتے
میں گوگی دیدی کے ساتھ گوگی دیدی کےسا
یہ بسما کے ساتھ بھی کر سکتا ہے ہے نا ہو گئے ٹوینٹی فائیف پھر اور کس کے ساتھ اور ہے نا اور کوئی ہے اس میں
اور ہے شاہ رخ آیا شام کا
اس ان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے ہو گیا ان کے ساتھ بھی دس اس
ہاں
ہاں اس کے آرام سے تیس ختم ہو سکتے ہیں
ہاں او اور کیا آپ نے کیا پکایا تھا آج
مرغا اور ٹومیٹو اور یخنی بنائی تھی اور میٹ کیونکہ آئے سمائی ہے نا
اچھا ٹھیک سچ میں وہک آ اچھا ٹھیک ٹھیک
درائی آج
اکیلے اسام بھی ائی
سائمہ کو آنا تھا لیکن اس کی سانس نے بولا ابھی نہیں کیونکہ وہ اپنی یہ نا اس کے گھر گئی منڈک پال تو اس نے بولا جب میں آؤں گی تو اس کو میں بھیجوں گی دو تین دن میں وہ بھی آئے گی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے کچھ بولنا تھا میں بھول گئی کچھ بولنا تھا
ایئمن کو بھی آنا تھا لیکن اب ہے نا یہ انکل کا تو اب نہیں آ سکتی ہم وہ مت آ سکتی ہیں
ان کو تھی نا دعوت جب اس کی ڈیتھ ہوئی ون کوتھی نا دعوت جب اس کی ڈیت ہوئی
ہاں ہاں ہاں
مجھے ایک ضائع ہوئی میں نے پہلی کال کے کو لگائی اس نے نہیں اٹھھی اٹھائی تو ایک ضایا ہوئی آپ آپ
کیا کرو نا پہلے ڈر کال کیا
تھا یہ کار ایپ نہیں اس کو میں نے بولا تھا اس نے کیا تھا لیکن اس کو نہیں ہوا اس لیے میں نے آپ کو بولا میں دیکھوں گی آپ کو ہوگا کہ نہیں
اچھا ٹھیک لیکن نہیں اس کو پتہ ہے اس اس کو اس کو ہوتا ہے لائک مجھے بھی ضائع ہو گئی نا پانچ مجھے میں نے کال کی رنگ بھی ہوئی لیکن وہاں پہ اٹھا تھا ہی نہیں اس کو ایسے ہی مجھے پانچ میں فری ہوں ابھی تم تین کرو گی بعد میں
کسی نے بلایا نا آپ کو اس لیے بولا میں نے کسی نے بلایا تھا نا ابھی
ہاں یہ انکان لینا ہے ہاں سن رہی ہوں
اچھا ٹھیک آپ کرو ہاں آپ کرو ٹین منٹو اور ٹن سیکنڈس کی
ہاں میں نے کہا میں ان کو کھانا لیتی ہوں تب تک تمیں کھانا کاؤ
ہاں پھر کریں گے تین اس کے بیگ
ہاں پھر ک
اچھا ارشا دیدی کب آئے گی ارشا دیدی کب آۓ گی
یہ اب بھی آئیں گے
اچھا ٹھیک کیا پرینکا ہاں میں نے اس کے ساتھ پانچ کی ہے پہلے پرینکا ہیلو
پرینکا تھی میسج میرے ساتھ کرو س
آواز نہیں آئی تھی آواز نہیں کچھ ایشو ہوا ہلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو نیلم
ہلو
اس کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی اب آئی اب
سوری
آپ آئی آپ کو کچھ ایشو ہو رہا ہے نیٹورک ایشو ہے
بولا کٹ نہیں کرنا ہے ہاں اسکو نیٹ ورک اشو ہاں ہاں آئی آئی میں نے کہاں ایسے کوئی بات نہیں میں اپنے ساتھ ہی بات کر رہی تھی نا کیونکہ اس کو اکثر ویسے کریں گے کیونکہ اگر اس کو ویسے کٹ کریں گے نا تو فر یہ کہ ادھوری چلی جائے گی تو پیسے کٹیں گے میں نے تمہیں بھی میسج کی کہ وہاں سے بھی بات کرو اپنے ہی ساتھ پتا میں نے میں نے پرسوں ایسے ہی کیا مجھے دس منٹ نشا کی بات ہی نہیں آئی میں خود اب کر رہی ہوں خود کے ساتھ ہی
ہاں سچ لیکن کبھی کبھی کبھار خود سے کٹ جاتا ہے کبھی کبھار
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ مجھے ہوا کس کے ساتھ وہ مجھے پتا ہے کس کے ساتھ ہوا وہ مجھے ایک فرینڈ کے ساتھ ہوا پہلی کال لگی نہیں مطلب اس کو رسیو ہی نہیں ہوئی پھر دوسری کال میں کٹ ہو
جو ہم بات کر رہے نا ابھی بھی ٹرانسکرپشن پھر پھر آتا ہے ٹرانسکرپشن اردو وہی آیا تھا ان کو ان لوگوں کو جنہوں نے کیا یہی بات سچ میں آس رکے نے بولا مجھے بھی آپ ایک آئی تھی
اللہ
میں ڈر گئی میں نے کچھ تو نہیں بولا ہم کیا ہم ایسی ہی عام بات کر رہے ہیں ہے نا
مطلب یہ ایسے ہی ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے
ہاں اب عام بات ایسے ہی کرنا ہے
ہمارے بولو بولو میں یہزار و آئی تھی اس کو
ہاں اور کیا لیکن اس میں کیا ہے میں کاٹوں ہوا ٹائم
ہاں ہاں کاٹو کاٹو کاٹو